ورن
السلام علیکم بھائی جان تو بھائی جان اپن بات کرے تھے کہ جو ان بچوں کے لی انہیلدی چیزوں کی ہیلتی چیزوں کی بات چ رہ تھی بائی جناب
ہاں ہاں ہاں ہاں ال
یہ تو ہوا کیا بھائی جائیں گےھی لے نہیں آتی پاپ کارن وغیرہ کی آپ ہاں ککریاتی گا ٹناٹن بوسی جادوئی چراغ کے بس نام سے تو یہ کیا ہے اس کے اا کی جاتا تھا زیادہ تو نہیں ایک تھی جو ڈیلی کی لے لیتا تھا
اچھا اچھا
ام تھ جو اس کے ہوا کیا اس کا پیڑ دکھا پیڑ دکھا میں نےاں دکھایا اس کے آرام نہیں آیا میں سوگرافی کرانے گیا سونو گرافی کرانے گیا تو سونو گرافی میں نکلا یہے تھھی لے آ تھا نا اس اس کی وجہ سے کا پیڑ دکھتا تھا
ہاں تو بھائی جان اس میں کیا ہے جیے یہ جو تھیلیوں میں آتا نا کررکرے وغیرہ جیسے اپنا مارکیٹ سے لا کے اپن تیل کے اندر نکالے تو وہ تو ٹھیک آتا ہے اس میں کیا جیسے اب جیسے کمپنی کو نا فائدہ کرنے کے لیے کیا اس میں پلاسٹک مکس میں ہوتا ہے پلاسٹک پڑتی ہے سستی وہ یہ پلاسٹک
اب پھر وہ خراب نہیں ہو جلدی کی تین یا چار مہینے لوگ چلاتے ہیں تو کیمیکل کا
کیمیکل کیمیکل ڈالتے ہیں ای مین مین مدا تو اس میں یہ ہو گا تو اس اس لیے بچوں کا پیٹ بھی درد ہوگا اور یہ پیٹ درد ہوگا تو پھر کیا پوری پرابلم مائنڈ پہ آئے گی تو بچہ کمزور ہوگا
وہ نا میں نے نیا ہے اس کو مطلب تین چار دن تک ڈیلی صبح شام بوتل چڑ دی تھی آرام ہی نہیں ہے پھر سونو گرافی گیا نا تب اس میں سونو گگرافی میں پہ چلا اس کی وجہ سے کیا کیڑےڑ گئے تھے پیٹ میں
ہاں نہیں ہو جاتا ہے
جیاد بھی نہیں جب ایک تھھیلی ڈیلی کی تھی اسکول سے آتا تھا آنے کےع اس کی ہم اس کو ایک تھلی دلا دیھی تب سے مطلب میں نے ای بار کی نا یہ تھیلیا ہوگی کہ اس نے منع کیا تھا کہ ایک د میگی بھی مت کھلاؤ تو باپ کی بار کی پوپ کون وغیرہ ایسی
ابھی اس کی اس کے میٹر میں تو ہے موتی مگے اور میرے جھگڑا ہو جاتا ہے میرے کو ایسے ایسے بول دی کنجوس ہو آپ بچوں کو دلاتے نہیں ہو بچوں کو کھلاتے نہیں ہو اور میں ایسے بولتا ہوں ان کو میں ہیلی چیزیں جیادہ کل بچوں کو جیسے جیسے ابھی جوس مطلب جوس کی بات ہوگی جیسے ابھی آم آم آگے لے کے چلو ٹھیک ہے نا آم لے کے آ گئے دھ تو مطلب ایک آم کا آرام س مطلب ایک آم ایک بڑا بڑا آم ہوتا ہے نا اس میں چار گلاس جوس کے مطلب نا اچ اچھے سے مرتے اس میں ہے نا جیسے ایک کپ تو ڈالو دودھ ایک گلاس ڈال دو دودھ اس میں اور اس میں سکر ڈال کے بنا لو آم بڑھیا اس میں آئس کریم رہتی ہے اور اچھا لگتا ہے اور جیسے پرپیتا آ گئی تو گھر بھی مطلب اگر میں تو ادکتر یہی یہی کرتا ہ کبھی کبھی جیسے مارکیٹ سے آتا ہوں نا تو یہ جوس وغیرہ کے لیے بول ہیں بچے ب جوس لے کے آؤ
ا تو اچھی اچھی ہے بیٹ اسے پچ سکتا اچھی رہتی ہے
ہاں ہاں ہاں اور جسے آم کے آم کی چا ہو گئی تو آم بڑے والڑے آم ایک ایک مطلب ایک آم میں آرام سے چار پانچ گلاس تو بنتے بڑھیا چ
اچھا آپ تین ہی جنوں تو پینے والے تینوں ہی تو
نہیں اور بھی آ جائے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے جیسے آدھا آدھا مطلب ہے نا پہ لے کوئی ضروری بڑھا بڑھا پ بھی کم کم بھی لے یار صحیح ہےچھ اچھا بھی ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے بھائی جان کی ہیلدی چیز ہے ہیلدی چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے اور ہیلی چیزیں کلانا چاہیے ان کے بارے میں تو اب یہ یہ یہ بولتے ہیں ن میگی میگی ہوا یہ کیا بول پاستا اب بچے کل کل بول رہے تھے کہ پاستا نہیں وہ بچہ چھوٹا چھوٹا میگی میگی گھر لے کے نہیں آتا ہوں میں
میں بھی نہیں لاتا بکل میں بھی بالکل نہیں لاتا میں نے بھی بولا تو میگی جگہ تو کر پہ پوئے کا لے یا کچھ اور بنا لے اپما چاول بنا لے اپما ہو گیا اپما کے علاوہ یہ کمن ہو گیا یا جو گھر پہ بنا سکتے ہیں اپن
ہاں اور دیکھو ایک بار کیا جیسے میں یہ بچہ تھا نا بڑا بڑا مطلب مطلب مطلب ن باب ہوا تھا تو یہ کیا بیمار ہوتا تھا بار بار جاتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو ہے نا تو ڈاکٹر کو بولا گ کہ ڈاکٹر صاحب ان کو کیا اکلا ہے تو ڈو مطلب تو جو ڈاکٹر صاحب نے ایک کی بات بولی میرے کو جو گھر میں بنتا ہے نا وہ سب کچھ کلاؤ مارکیٹ کا ایک بھی مت کھلاؤ
ہاں صحی بات ہے ہم سب یہی بولتے ہیں کیونکہ ہمارے کیا پیٹ درد اس کی شکایت اس کے اکثر چلتی ہے
کیا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور اور پھر دوسری چیز کیونکہ ا کیا گھر کے اندر کھانا وانا بناتے ہیں تو ہلکا کھا کھانا بناتے ہیں جیسے کم کم مسالے دار اب یہ مارکیٹ میں تو ہاں میں نے نہیں اپن تو ہلکے مسالے مطلب مسالحے تو ڈالتے نہیں ہیں ایسے
ہاں وہ تو کوئی مہمان آئے ج وغیرہ گرم مسالہ اپ ان کو ڈیلی یوز میں کون ڈالتا ہے ہاں تو وہ دری اس میں گرم مسالے ڈالیں ہم چوا گے پاؤڈر ڈالیں گے وہ پتے ڈال دیں گے جنگے جن گے تو نقصان ہی کریں گے بھیھر کالی مرچ لوگا سبھی ڈالتے ہو ت
ارے وہ اٹم سٹم سبھی ڈالتے ہیں سبھیز سبھیز مطلب سواد بنانے کے لیے سب ڈاک بہ تو غریبی بنانے کی لیس س بھی ڈال دی تھے
پ اپن تو نار مل پ مسالہ یوز کریں گے اور کیا تو اور تو اس لیے وہ باہر کی چیزیں تو کوئی بھی ہو کوئی بھی نقصانی نہیں کرتا اس لیے میں تو بہت کم باہ کی چیزیں ہے اس کو جو بھی بولتا ہوں نے گھر پہ پتا کیا بنانا ہے یہ آپ بنا
اب جیسے اب جیسے ہے نا کلفی والا آتا ہے ہماری طرف ہے نا دو تین کلفی والا آتا ہے اب میر پاپا جی نے ان کو ہو گیا بچوں کو ایسی عادت ڈال دی کہ کل پی وہ آتی ہے نا دودھ کی آتی ہے نا کلپی وہ دوسری مٹکا والی کلفی وہی کاتا ہے بدلون اچ وہ پانی کی کل پہ آتی ہیں وہ برف والی ان کے لیے تو وہ آتا ہے اور تو وہ کاتے ہیں ن تو دس روپئے کےاتے ہے وہ ک روپ اچھی والےی وہ
ہاں میں میں بھی یہ کرتا ہوں اس کے لیے ہاں پہلے کہ برف کے کل پ کتا تھا پھر میں نے دیکھا نا مطبٹھلا میں نے بھی کیا اس کے لے تو ایکل کی لائن لگے ایسیے ہی کیا اب ایک وہی والی کاتا ہے ربڑی کی
ہاں پتا ہی نہیں چلتا وہ مطلب اور تو آتے ہیں جاتے ہیں وہ گھنٹے والا آئے گا تبھی جائے گا بچہ اٹھ کے یہاں سے
نہیں ہمارے تو پتا تو چل جاتا ہے لیکن ہم اس کو وہ نکلاتے ہیں نا برف والی تو بیوٹی جتنی کرتا بی آ پڑ گ بھی کل کییو والے کی بولتے ہیں اب بھی دلا دیتے ککی والے
عادت ہونی چاہیے بچوں کی کیونکہ اپن اپنے ماں باپ مطلب جیسے اما موترما وغیرہ کرے گی دھیان رکھے گی
صحی بات ابھی سکھائیں گے تو پنیور کے
ہاں اور ادھتر تو ہے نا بچوں کو ہے نا باہر کی چیزوں سے بچانا چاہیے اور گھر میں بنا کے کھلانا چاہیے جیسے حلوے کی اچھا ہوگی تو حلوا بنا کے کھلاؤناا یار ان کو
اور کیا جیسے اسپائسی بھی کھانا ہے تو اسپائسی بھی کھمن ہو گیا کما ہو گیا بت سی اب جیس پزا بتاؤ میں نے بائی جان ہم نے کیا ہے کہ مطلب پزا باہار کھلاے ہے نقصان کرتا ہےا
ہاں گر میںے کے اندر بنا کھلا کھلاؤ آرام سے مک کا کھلاؤ مکے کا
نہیں نہیں ہم کیا کرتے ہیں سوج آتی ہے تو سو جی میں ٹماٹر پیاز ہری مرچ وغیرہ اس میں ڈال کے اور اس کو کیا ہے جیسے وہ چل بناتے نا اپن اس چکڑا بناتے ہیں تو ہاں تو ایسے وہ سوجیے گاب اس کو کیا وہ پیزا بنا دے ہو گیا پزا اس کو بھی ڈےلی نہیں کبھی کبھی دس پندرہ دن میں ایک دن
ہاں تو ایسی چیزیں کھلانا چاہیے بچوں کو
وہ ن بر گا پھر جاتا تھا میں نے اس کو میں اتنی مشکل سے یہ دو بار کھیا نہ کھیا کھلاتا ہے بار تو
نہیں چھوٹا والا مطلب نوابا نا یہ تو بہت کم کھاتا ہے یہ بڑا والڑا تھا نا میرا ہم رہا جو یہ تو کیا ہے دادا دادی کے لاڈ پ پار میں ادھر گیا وہ مطلب نانا گل کے مطلب لاڈ پیار میں ایسے ہو گیا تھا وہ دھیرے دھیر اب سدار ہو رہا بہت اتنا ادنڈتا مطلب جیسے بچے کا نام رونق ہے مگر اتنا ادنڈتا بچہ بہت زبردست میر رو خود کوئی کبھی کبھی بسرم آ آنا ط اسٹارٹ ہو جاتی ہے
ہاں مجھے بھی صحیح کیا یہ بھی کچھ بھی بول دیتا تھا پہلے ب لیکن اس لیے میں سے یہ بولتا مہمانوں میں لے کے جاتا تھا نا کہ تے کو اگر بولنا اھا ب ب چپ چاپ لینا بس اور بول تو اچھ سے جوابینا ب یہ دیتی کہ میں کویں پروگرام لے جاے تھے
ہاں پھر کیا کیا کیا مطلب ماتا مطلب جیسے ااں کی اور جیسے ابو جان کی مطلب وہ ہوتی ہندی ہو جاتی ہے وہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انسلیٹ
سلامی جان آبو جان بھی ہیں گ
ہر مطلب ہے نا وچاردارا ایسی ہے
ا ہاں وہی ہو کے تو یہ بڑے یہ وں نے سکھایا ہوگا بچہ کا تو سیکھے گا کا کولر ہے بھائی جانا آپ کے یہ
آ نہیں مطلب دوسرے فون پ رہا ہے کوئی بات نہیں یہ تو ہونے والی اپنے آٹھ منٹ ہو گئے
ہاں اسی کر کے چار ہو جائے گی بھائی جانا آپ کی
ہاں ہاں اسی سے کچ کر ہو جائے گی
دت س ہے نا
آاں د ندتی ہو گ
ہاں ا اس کے بع دیکھیے پھر میں رپس کے ریپلیس کروں گا تو کہ ایک منٹ کا ٹائم لگےا اس لیے کر کے دیکھوں گا دیکے پھر ہو جائے گی تو نہیں تو پھر آپ کی ایک اور بچی ہے نا اس کو بھی کر لیں گے اپن جیسے آپ کی سائڈ سے تو پھر ہو جائیں گے ج اپن
یار یہ ہے کہ یہ یہ کون اس کا آ رہا ہے یار یہ ایسا سب کا دوست ہے نا ان کا کال آ رہا تھا نہیں
تو ایسا کرو پھر آپے ان سے کہ کہ دو کر لو پھر اپن تو بعد میں بھی گر لیں گے
ہ
ہےا کیونک یہ والار دو ن مال لیے تو اس سے کیا آپ دو نکال لو تاکہ آپ کی ایک ہی رہے گی نا پھر آپ ایک بار بھی جان سے کر کے آپ کام ہو جائے گا پ پوری تین مت کر ن آپ ایک کو رکھنا ہوا نہ پھر اپن کوال کرنے میں دقت آئے گی بائی جان اپنے
نہیں ایک کو تو رکھوں گا میں بس دو ہی دو ہیڑ کروں گا ایک
ہاں جو دو آپ پلے اسے کرو کیونک کیا ہے اب بیس منٹ میں پھر ہو جائے گا وہ توہ پھر وہ بجی ہو جائےا آپ
ارے وہ کیا وہ ان کو بھی چاہیے گول ان کو بھی کرانا پڑے پڑن گول
تو اپن شام کو کر لیں گے اس میں کیا ہے
ہاں ہاں سمٹلے گ
ہاں بھائی آپ تو چیئار ہوگی آپ تو ایک ہی بچ رہی ہے دو میری بچ رہی ہے اس پہ
ہاں ہاں ہاں
تو اپن شام کو کر لیں گے پہے ان کو پھر ہی کر لو گیا وہ دئے تو کرنی ان کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ان سے ایسا کرنا دو آپ کر لو دو اھی وہ کر لیں گے جس میں چار ہو جائے گی آپ کی
ہاں ہ پھر ایک کی ایک ایک بچے کی جو ایکشو وہ کیا پسند ہے کیارا ہش
آپ کا بدی جا اجے مان سو ہاں ونا بھ بھی جان سے گ لے نا ایک تو
ہاں ہاں ٹھیک ہے
جس میں ہو جائے گی تو آپ دو کوول و گے پہلے ہے نا ادھر کرنے کے بعد پھر میرے کو بع میں بتا دینا پھر آپ نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تاکہ اپنے ان کی جو بقی ہے نا دمیر ہی
تو آپ کی کہ کتنے کوول مطلب ہوگی اس میں بھی آج
تین ہوگی نا بھیبھی اپنی
اچھا اچھا تمہاراری تین ہو گی اور میرری
اچھ چار ہوگی چار ہوگی ٹوٹل سار کلیوائے جانا اپنےب
اچھا اچھا اچھا
تو یہ والی مکمل ہوگی آپ پ بائی جان سے کر لو پھر اپ واپس کر لیں گے نا
ٹھیک ہے خدا حافظ وہ